السلام وعلیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بس ٹھیک ہوں گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کل ہمارے نئے پڑوسیوں کو دیکھا آپ نے
ہیلو
کل ہمارے نئے پڑوسیوں کو دیکھا آپ نے
ایک بار ایک بار
ہاں دیکھا میں نے صبح سے شام تک ان کے گھر میں آواز آ رہی تھی کہ ان لوگ کا پورا گھر شفٹ ہو رہا ہے
بالکل اور سب سے فنی بات پتہ ہے
کیا
میں بالکنی میں کھڑی تھی ان کی چھوٹی بیٹی مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی تھی اور اس کے پاپا سمجھ بیٹھ کے اہ سمجھ بیٹھ کے میں ان کو ہیلو بول رہی ہوں
ہاں ہاں پھر ہ
پھر وہ اتنی دیر تک اسمائل کرتے رہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کیا کروں
ہوں ہوں تم بھی نا پھر تم نے کیا کیا
میں چپ چاپ اندر آ گئی
ابھی اتنی سی بات پر بھاگ گئی
ہاں ورنہ کیا اور آکوڈ ہو جاتا
ویسے مجھے ان کی ممی بہت اچھی لگی
ہاں پہلی ہی ملاقات میں اتنی پیار سے بات کر رہی تھی
اور انہوں نے بولا تھا نا کبھی بھی چائے پہ آ جانا
ہاں لیکن ہر پڑوسی کی پہلی لائن وہی ہوتی ہے
ہو کیا صحیح کہا بعد میں سب اپنے اپنے کام میں بزی ہو جاتے ہیں
ویسے تم نوٹس کرتی ہو ہر محلہ میں ایک نہ ایک آنٹی ضرور ہوتی تی ہے جن کو سب کی خبر رہتی ہے
بالکل ہمارے یہاں بھی ہے
انہیں پتہ ہوتا ہے آں کون کب گھر سے نکلا کب واپ بس آئی کس نے نیا سوٹ پہنا اور کس نے پارسل منگوایا
کبھی کبھی لگتا ہے ان کے پاس سی سی ٹی وی سے زیادہ ان فارمیشن ہوتی ہے انشاء
ایک دن میں آن لائن پارسل لے رہی تھی آنٹی نے دور سے ہی پوچھ لیا بیٹا کیا منگوایا ہے
اور تم نے کیا بولا
میں نے کہاں آنٹی سرپرائز ہے
پھر ان کا ریاکشن
بس مسکرا کر بولی اچھا ٹھیک ہے
مطلب انہیں جواب پسند نہیں آیا
ھم بالکل نہیں
ویسے ہمارے پڑوس کے بچے بہت شرارتی ہے
ہاں روز شام کو کرکٹ کھیلتے ہیں
اور بال ہمیشہ کسی نہ کسی کے گھر چلی جاتی ہے
ایک بار تو ہمارے گیٹ کے اندر آ گئی تھی
پھر تم نے واپس دی
ہاں لیکن پہلے تھوڑی دیر ویٹ کروایا انھیں
تم بھی نا تھوڑا مزاق کر لیتی ہو
ارے وہ بھی تو روز شور مچاتے ہیں
لیکن بچے ہیں اتنا تو چلتا ہے
ہاں ان کی ہنسی سے محلہ زندہ لگتا ہے
بالکل اگر ایک دن بھی وہ باہر نہ نکلے تو عجیب سا لگتا ہے
صحیح بات ہے
ویسے تمہارے سامنے والی آنٹی اب بھی صبح صبح پودوں کو پانی دیتی ہے
ہاں اور ساتھ میں گانے بھی گنگناتی رہتی ہے
مجھے وہ بہت پازیٹیو لگتی ہے
ہاں انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی آ عادتیں بھی دن کو خوبصورت بنا دیتی ہے
اسی لیے مجھے اچھے پڑوسی بہت پسند ہے
ام مجھے بھی جب پڑوسی اچھے ہو تو محلہ گھر جیسا لگتا ہے
اور جب کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو سب ایک دوسرے کے کام آ جاتے
بالکل اسی وجہ سے پڑوسیوں سے عزت سے اور پیار سے بات کرنی چاہیے
صحیح کہا اچھے رشتوں کی شروعات اکثر ایک مسکراہٹ اور ایک سلام سے ہوتی ہے
اور کبھی کبھی ایک چپ ایک کپ چائے سے بھی
آہاں بالکل
بسمادی یہ آپ نے نوٹس کیا ہے ہمارے پڑوس میں ایک انکل ہے جو روز صبح بالکل کل چھ بجے والک پر نکلتے ہیں
ہاں اور ان کی ٹائمنگ کبھی مس نہیں ہوتی
ایک دن میری آنکھ جلدی کھل گئی تھی میںس میں نے سوچا آج دیکھتے ہیں کتنے بجے نکلتے ہیں
پھر
میں بالکنی میں کھڑی تھی جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا بولے بے ٹا صبح جلدی اٹھنا صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے
پھر تم نے کیا بولا
میں نے صرف اسمائل کر دیا میں انہیں کیا بتاتی کہ میں تو بس پانی پینے اٹھی تھی
تم بھی نا
اور ان کے ساتھ ایک اور انک کل ہوتے ہیں جو والک سے زیادہ باتیں کرتے ہیں
بالکل دو قدم چلتے ہیں اور دس منٹ بات کرتے ہیں
اس لیے ان کی والک ایک گھنٹے کی ہو جاتی ہے
ویسے ہمارے پڑوس کے ایک آنٹی ہے نا ان کے گھر سے روز اتنی اچھی خوشبو آتی ہے کہ بھوک لگ جاتی ہے
ہاں ایک دن آ مجھے لگا بریانی بنی ہے
اور تھی
نہیں صرف فرائڈ رائس تھا
تمہاری ناک بہت تیز ہے
ہاں کھانے کی بات ہو تو اور بھی تیز ہو جاتی ہے
ویسے پچھلے ہفتے لائٹ چلی گئی تھی یاد ہے
ہاں سب لوگ گھروں سے باہر آ گئے تھے
کتنی اچھی فیلنگ تھی سب ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے
ہاں ورنہ آج کل تو ہر کوئی فون میں بزی رہتا ہے
بالکل لائٹ گئی تو سب کی اصلی میٹنگ ہو گئی
بچے لوڈو کھیل رہے تھے انکل باتیں کر رہے تھے اور آنٹیاں ریسیپیزس ڈس کس کر رہی تھی
اور تم
میں نے بس سب کو ابذرو کر رہی تھی
تمہاری یے عادت مجھے بہت فنی لگتی ہے
مجھے لوگوں کو دیکھنا اور ان کی باتیں سننا انٹرسٹنگ لگتی ہے
ویسے سامنے والے گھر کی بلی دیکھی
ارے ہاں کتنے آرام سے سب کے گھر گھومتی رہتی ہے
اس کو کسی سے ڈر نہیں لگتا
ایک دن تو وہ ہمارے گھر کے دروازے تک آ گئی تھی
پھر
میں دودھ لے آئی تھوڑا سا پیا اور آرام سے چلی گئی
اب تو اس کو تمہارا گھر بھی یاد ہو گیا ہوگا
شاید اس لیے کبھی کبھی پھر آ جاتی ہے
ویسے مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے
کونسی
عید ہوئے کوئی اور خوشی کا دن پڑوسی ایک دوسرے کے گھر ضرور جاتے ہیں
ہاں مٹھائی بانٹنا اور مبارک دینا بہت اچھی روایت ہے
ہلو
ہلو
اور بچے بھی مل جل کر خوش رہتے ہیں
ہاں پچے
ویسے کبھی کبھی چھوٹی موٹی مس انڈرسٹینڈنگس بھی ہو جاتی ہیں
ہاں لیکن اگر آرام سے بات کر لی جائے تو تو ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے
میں بھی یہی مانتی ہوں
غصہ کرنا صرف دوریا بڑھاتی ہے
پیار سے بات کرنے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے
اسی لیے اچھا پڑوسی ہونا بھی ایک نعمت ہے
بالکل کبھی ایک چینی ختم ہو جائے کبھی چائے پتی سب سے پہلے پڑوسی ہی یاد آتے ہیں
ہاں اور بعد میں واپس دینا بھی یاد رکھنا چاہیے
ورنہ اگلی بار چینی مانگنے جاؤ تو مسکرا کر منع بھی کر سکتے ہیں
بالکل
ہاں چلو آج شام کو بالکنی میں چائے پیتے ہیں اور محلہ دیکھتے ہیں
ٹھیک ہے لیکن اس بار کسی کو گھور نہ مت
ارے نہیں بابا صرف دیکھوں گی
تمہاری صرف دیکھوں گی والی بات پر مجھے بالکل بھروسہ نہیں ہے
ٹھیک ہے آج بالکل شریف بن کے بیٹھوں گی
دیکھتے ہیں کتنی دیر
ہاں بالکل
زور
کبھی کبھی نا مجھے لگتا ہے ہر محلے کی اپنی ایک الگ کہانی ہوتی ہے
میں نے آا دن میں کیا تھا کزن کو کال
ھممم
مجھ سے بولا وہ مجھے وہاں سے ویڈیو بھیجی ہے مجھے اسی گھورنے پہ میں وہ مجھے وہاں سے ویڈیو بھیجی ہیں میں نے کہا ہاں یہ کیسا ویڈیو ہے بنا آپ کے گھر کا ہے ہاں
ہ
ھم ھم
اور سنا اب ہو گئی آپ کی شفٹنگ وغیرہ
ہاں ہو گئی سنو میں کرتی ہوں واپس کال
ہاں ٹھیک ہے
اوکے بائے